ہاں جی اللام و علیکم
وعلیکم السلام
اور فرمائیے کیسے ہیں آپ سب ٹھیک سب خیریت
سب خیریت یہاں پ آپ س نہیں
جی جی اے تو بتائیے آپ موسم کا حال چال بتائیے
موسم بہت کہہر برف آ رہا ہے گرمی اتنی زبردست ہو رہی ہے کہ باہر نکلو تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بھٹی میں نکل گئے ہیں
یہی بات ہم گرمی کے مزے لیجیے ہمارے یہاں موسم بہت اچھا ہے ہمارے یہاں دوپہر میں بارش آئی تو دس منٹ کے لیے آئی
جب آپ نے ہم بتایا تھا اس کے دس منٹ بعد محترمہ یہاں پہ بھی ہو گیا تھا بالکل کالا بادل
رشمی آئی
ل پھر توطب دھوپ کا کہر برپ گیا پھر سمجھ ہی نہیں آیا کیا وہ آپ سے بات کرتے کرتے بات
اچھا
ہم کو لگا اللہ نے سن لی ہماری بھی آپ کے ساتھ ساتھ
بالکل بالکل بالکل
اور بتائیں
ہمارے یہاں تو دس منٹ بارش آئی کانا بنا کر نہاؤں گی بارش تیز ہوگی جیسے میں نے کھانا بنا کر فری ہوئی تو بارش رک گئی دھوپ آ گئی نے کہ بس نہا لی آج آپ
پھر آپ پھر آپ نے کیسے کیا باہر ہی ن آئی ہیں
نہیںھر نہ کب جب تک ہم نے ہم جب کھانا بنانا اسٹارٹ کیا تب بارش آئے ہم نے کہ کھانا بنا کر ہی جائیں گے نہانے اوپر جیسے ہم نے کھانا بنا کر ہٹے دیکھا بارش کی جگہ دھوپ نکل چکی تھی ہم پھر کہاں نہاتے دھوپ میں بارش تو ت نہیں
اللہ نہیں چاہتے سے کیا ج بارش میں نہائی
ارےلا تین د چاہتے مالش منا میں مالش منا لے گا تینن سوچ رہے ہیں ا ہم سوچیں گے نہیں بارش بھی نہ آنے کا
آپ سوچنا مس پھر آپ کو پھر آپ نہا پائیں گی شاید اور بتائیے بچی اٹھ گئی آپ کی
ہ جی اڑی وہ دھوپ میں اڑی تھی اڑ جائے گی ہم سھ میں نہائیں گے وہ اٹی دھوپ میں پھر ہم نہانا ہی نہیں ہوا
ہ
ہم ہمارے ایک ساتھ ہوتے ہیں اب دیکھو وسا بگل بنا ہے اگر آگے ہی بارش ٹائم تو پھر ہم نہا لیں گے تو پھر نہیں آ گے توی کہہ رہی سچ نان کام نہیں سز رہے
جس
پھر گرمی کا پغیر برس جائے گا اور کھنڈے کا مسا ہی رہ جائے گا
آپ کے چکر میں کتنے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے نہانے آپ کے نہانے کے چکر میں لوگ بارش کا مزہ نہیں لے پا رہے ہیں
میں س تو بیٹی سکھاوا شات سے کہ بیٹا بالش آئی ہم ت لیں گے وہ بھی بار بار کوئی دیکھ رہی ہے ہاں ب رہ نہیں ہے نانا کب ہے
ایسا کیجیے آپ اپنے شاندار کھ بھی
آپ نے غسل خانے میں جائیے اور بچے کو بھی ن لائیے آپ بھی نہ آئیے محترمہ گندی میں بیٹھی رہی ہے آپ بارش کی چ
بار نہ کپڑے دھو کے سکھنے بھی ڈال دوبارہ نہئیں گے ہم بارش ہی نہیں آئے گی اب آئی نہیں بارشت ہم بیہلے گئے اب ہاتھ پ ہاتھ رکھ کے
تو آپ نہ آج آپ نہائی بھی نہیں ہے
صبح ن آئے ہے
اچھا ہمیں لگا آپ بارش کے چکر میں خالی ای پھی بنا نہ ہے تو کندھی شی بن کے
پرمی آگ آپ کو اس وجہ میں نہا پڑھا نہیں بارشش کر بیٹھے بیے جمہ تھا پھر نماز پڑھنی تھی اب تو بتاائے جمعے کی نماز
پ می کی نماز روری ہوتی ہے جی جی جی بہت نیک بند ہے پلا کی
بالکل بالکل ایک ہم نے ڈیڑھ بجے پڑیں جمباز ایک ہم نے ساڑھے پانچ بجے پڑھیں گے آپ نے پڑی نواز
جی ہم تو سارا دن ہی بڑھتے رہتے ہیں
جیسے ہی موقع ملتا ہے ویسے مج
ایسے ہی مکمل صاحب قرآن شریف لے کے بیٹھ جاتی ہے
قرآن شریف ہم نے کبھی نہیں پڑھی ہے ہم پڑھنے کے سوچیں گے قرآن شریف پھر بھی بہت اچھی بن رہی ہے ہم لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے
ہ دیکھیے بگوان سے اللہ سے جتنا نزدیک رہے ہیں اتنا ہی اچھا ہے اللہ کے کچھ گندا گرم نہیں کرنے دیتے پھر ہم آپ کو آپ کا دماغ بالکل صحیح طریقے سے ٹھکانے پہ رکھتے ہیں
ج جی وہ تو ہے قرآن شریف پڑھنی چاہیے انسانوں کو الحمد للہ ج بولا آپ نے آپ ہمراں پرد اللہحمدلہ بولتی ت کیا بات اپنا کم کر دی الحمد للہ بولنا
باگ نہیں اڑا رہے ک تکیہ کلام ہوتا ہے نا آپ کے تکیہ کلام الحمد للہ تھا آپ نے تکیہ کلام آپ نے بولا نہیں
ہ تو ج آپ پریشان ہو گئے ہوے سن سن کےسی نے بولا یوز ہی نہیں کیا اور
بالکل پھر
کلام کچھ ہوتا ہے کہیں کا کچھ ہوتا ہے اب ہم دیکھیے ایک بات رہ ایک ہاتھ میں بیٹے کی گاڑی
اچھا ہے آپ ایک ہی ایک ہی بار میں کئی کام نپٹا لیتی ہیں
آپ کو آواز آ رہی ہوگی آپ کو آواز آ رہی ہوگی دیکھیے
ہاں آبائی ہے آواز
ایک کد پ پیر چلا رہے ہم نےا کھای کے بیھے
اچھی بات ہے آپ ایک پنت دو دو کاج نپٹا لیتی ہیں
ب ک زیادہ ہی کام کر لیتے ہیں ہم جو پت نہیں ہوتا وہ بھی
ہ اور ابا اللام کے بہت دن ہو گئے
ہم تمھے سوئی گیا
ہ
سوتی رہتی ہے خراب رہتی ہے وہ سوتی رہتی ہیں
ارے ہم آپ کی امی کی بات کر رہے ہیں آپ کو شوہر کی امی کی بات نہیں کر رہ
اچھا والد نہیں ار ہے وہ نا جا اپنے نا اس میں بھی سوئی نہیں ہے اپنے والد والد کے گھر بھی سوئی نہیں ہے بچاری
اچھا ہے خدا کا کرم فرمائیے بچاری کیا بول رہی ہے ان کو بچارے ہیں ان کے دشمن
ا والد والد آگ یہ ہے وہ تو بچارے ہیں نہیں وہ تو اوپر چلے گئے اللہ کو پیارے ہو گئے اب ان کے بھائی جان رہے ہیں بھگ
کون مجھے دشمنی
پ نہا
اچھا ہمیں لگاپ ان کے دشمنوں کی بھی گبر رکھتی ہیں کہ وہ ب اللہ
ے تو بچاری وہ اپنے بھائی جان بھابھی جان کے پاس گئی ہیں ایک بھھی جان ان کی باہر گئی نہیں ہے ایک بھھی جان گھر پ ہی ہیں ان کی
یہ اچھی بات ہےھائی بھائی جان بھائی جان سے ملتے رہنا چاہیے رشتے بنا کے رکھنے چاہیے اچھے سے
بالکل بالکل وہاں سے وہ سب بہت چائے چائے سے سوٹ لگیں گے اپنے چار پانچ وہ بولی تھوڑا پیسے کم ہو جائیں گے فرینڈ کے سات سو میں سلوائیں گے ان کو وہاں پہ جا کے تو چلا وہ تو خود گئی جا رہی ہے
آپ سے اگر ان کی بات ہو تو بتائیے گا کہ ہم کو بھی یاد کر لیا کریں کبھی کبھی
بالکل بالکل ہم کہیں گے ان سے
تو دو چارف نہ بھی دینا رکھے ہو ان کو
بڑی چھوٹی ہے
اور ہم سے تو بہت ہی چھوٹی ہووں گی گ آب بھی چوٹی ہیں ا ان سے
جی جی وہ اس ٹائم پہ ہے تیس بائیس سال کی بائیس تیس سال کی
اچھا تو بہت ہی چھوٹی ہیں ان سے تو
ہ
کوئی بات نہیں آپ کی اگر بات ان سے ہوتی ہے تو آپ ضرور ان کو ہمارا
ا کو آ ہماری بیٹی اھر کیا کر رہی ہے آپ نے وہ مٹیھی دیکھی ہے مٹی آتی ہے بیٹس میں لگی ہوئی آتی ہے پیلی گلابی
کیا ہوتی ہیں
پ آتی ہے بی اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے پیلی گلابی مٹیھی ہوتی ہیں پتلی پتلی
اچھا اچھا
پہرا بنا کے ڈانس کر رہی ہیں
ان کا سہرا بنال ہے
ہاں آپ نے سر کو لگایا ہوا ایک ایک کر کے بیٹ ایک گلابی ایک بیو ایک گلابی
اچھا اپنے آپ لگا لیتی ہیں
جی جی تو ان کے ہاتھ پ چڑھ گئی نا وہ چیز
اچھا
کل
بچی بہت سمجھدار ہے اس تھے آپ کی
ج میں کچھ سامان مجھے لیٹ ہوا کو سامان باہاری رکھ گئی تھی رکھا نہیں اندر ملب صبح میں ہی رکھوں گی تو اب وہ چیز ان کے ہتے چڑھ گئی تو وہ سوچ رہی ہتے آ گئی تو اس کا یوز کی نہ کریں
اچھا اچھی بات ہے نا کہ وہ کوئی بھی چیز ہے تو جایا نہیں جانے دیتی اس کو یوز کر استعمال کر دیتی ہے اس کا
اس کو استعمال کر رہے اچھے طریقے سے جب تک وہ خراب نہیں ہوں گی دورے ٹوٹ گی نہیں تو وہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی
اچھی بات ہے نا وہ س بالکل پورے طریقے سے یوز کر کےے توڑ جڑ کے ختم کر کے مارتی
اپنی بالکل معافی تو گئی ہے خالا بکل گئی ہے وہ بھی ایسی کرتی ہے ان کے ہاتھ میں کوئی چمٹی کوئی پم لگےی پے ٹوٹے گی وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے گی
اچھا کوئی نہیں بچی ہے کر نے لیجے من مرضی ہے
بھی یہی اصول ہے اگر آپ انہیں کچھ لگا دیں گی نا کچھ بیٹس لگا دیں گے لگائیں گے کچھ لگ رہا ہے بیٹس وغیرہ وہ اس کو چھیڑتی ہی رہیں گی وہ اپنے آپ وہ ن پ نہیں آئے گا نا مار ہٹائی گ سے
اچھا
تو میری حال ان کا ہے سج اپنی ماسیی تو گئی ہے نا تو بی حال ان کا ہے
اچھا شکر ہے اللہ کا دادی بنی گئی ہیں ج چلیے پھر ملے جلدی سے اور ہر پس جی کا ہمارا میسج ضرور دیجیے گا
جی چلو ٹھیک ہے کرتے ہیں آپ کو بون ر کے خدا آتے ہیں جی اللہ حافظ